ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ٹھیک آپ کیسے ہو
بس میں بھی اچھی ہوں اور بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کی
جی جی الحمد للہ سارے ٹھیک ہے آپ کی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہے اور میں یہی پوچھ رہی تھی آپ کو کی آپ نے کہیں کوئی یوگا ایکسرسائز وغیرہ کا کچھ اسٹیٹس لگایا تھا
کبھی نہیں
ہلو
ہاں ہلو
ہاں جی میں کہہ رہی ہوں آپ نے نا کوئی اسٹیٹس لگایا تھا ایکسرسائز کے اوپر ہاں تو یے کہاں پ مطلب کچھ کیا تھا یے ذرا بتائیں گے آپ مجھے
جی میں سکھاتا ہوں لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں یوگا کی ایکسرسائز کی
اچھا اچھا تو اس میں نا آپ نے کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کا ڈال رک کا تھا کوئی فیملی پیک کو لے کے ہے نا تو کیا تھا میں ذرا میں تو دیکھا میں نے کہا میں پوچھتی ہوں بھائی جان کو کیا ہے
کے لیے پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور جو مہلا ہے ان کے لیے اسی پرسینٹ کیونکی لڑکیاں لوگ جو ہے وہ زیادہ اس پے دھیان نہیں دیت تی ہے نا اسی لیے میں نے سوچا اس سے یہاں آئیں گی اور ایکسرسائز کریں گے کیونکہ ماہی کے مہیلا جو ہے وہ تو زیادہ دھیان ایکسرائزہ پے نہیں دیتی ہے نا
جی جی جی
وہ یوگا وغیرہ تو بالکل بھی نہیں کرتے وہ لوگ بہت بہت زیادہ کم کر کے کرتے ہیں
جی نہیں دراصل میں کیا ہے دیکھو مہیلا کو گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہے نا بچوں کا کام ہو جاتا ہے گھر کا کام ہو جاتا ہے تو ان کی اتنی ساری ذم داریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سے باہر نہیں جا پاتی ہیں اور کچھ مہیلایں صبح جاتی ہیں کام پھر شام کو آتی ہے تو کام نہیں مل پاتا کیا کرے باقی کا ٹم پھر ٹائم پھر بچوں میں ہو جا تا ہے اور جی جینٹس لوگ ہیں ان کا تو دیکھو صبح جا رہے ہیں شام کو آ جاتے ہیں تو ان کا تو ایک اپنا آفسلی کام رہتا ہے تو اس لیے وہ سمے نکال لیت تے ہیں تو مہیؤں کا تھوڑا سا بس وہی واکنگ والا سمے رہتا ہے پ میں سوچ رہی تھی میں نے کہا دھتی ہوں میں پھر آپ نے فیمیل ٹرینر رکھی ہوئی ہے
ہوں جی آپ آ جائیے کل سے آ جائیے کوئی ایشو نہیں ہے
نہیں آپ نے پھر مہیلا مطلب کوئی ٹرینر رکھی ہوئی ہے آپ ہی سکھاتے ہو
نہیں نہیں میں خود سے کہاتا ہوں
اچھا اچھا اوکے تو یوگا وغیرہ بھی ہے اس میں یا ایکسرسائز ہی ہے
ہاں یوگا بھی ایکسرسائز بھی ایکسرسائز کے لیے میں نے ایک مہیلا رکھی ہے اور یوگا تو میں خود دکھا گ ان کو سکھاتا ہوں کیسا کرنا ہوتا ہے
جی جی جی ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے پھر بیچ وغیرہ آپ کا کس ٹائم سے کس ٹائم تک کا رہتا ہے
ہاں ہمارا جو ہے ایک تو مارننگ میں ہوتا ہے اور دوس را جو ہے ہم ایوننگ میں بھی رکھتے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک ہے تو مارننگ والا کتنے کس ٹائم سے اسٹارٹ ہوتا ہے
صبح پانچ بجے سے سات بجے تک
جی جی اچھا میرے کو نا آپ سے ایک ب ایک اور بات پوچھنا تھا جیسے کہ کیا کہتے ہیں جیسے جم زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ویٹ کے لیے مطلب کم کرنے کے لیے یا یوگا وغیرہ یہ صحیح رہتا ہے
ج مجھے لگتا ہے یوگا بیسٹ ہے کیونکہ ایک تو انسان مینٹلی ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے اس سے تو اسٹریس بہت ہی زیادہ کم ہو تا میڈیٹیشن ہو جاتی ہے ایک انسان کی
جی جی جی
اور جو انسان کو ویٹ کم کرنا ہوگا تو وہ تو کھانے پینے سے ہی ہو جاتا ہے اور صبح صبح صبح شام واک پہ جانا ہوتا ہے مارنگ واک ایونگ وک ہے نا اور تھوڑی بہت یوگا کرے گ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرے گا مہیلا لوگ تو ہو جاتا ہے ان کا اچھے سے
جی جی اویا
تا ہے مجھے نہیں لگتا دوسرے تو بتا رہے ہیں جیم جانا ہی ضروری ہے تو مجھے ویسا نہیں لگتا ہے
جی جی وہی تو ہم پوچھ رہے تھے دراصل میں ہمیں نا ہائپو تھائرائڈ ہے تو ہائپر ٹینشن کی تھوڑی سی پریشانی ہے تو ا ہمیں ڈاکٹر نے کہا آپ وگا وغیرہ کریے اس سے کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا مائنڈ بھی ٹھیک رہے گا ہے نا تو یوگا سے تھوڑا سا دماغ صحیح رہتا ہے ویسے بھی نیچورلی ہوتا ہے یہ کرنا چاہیے تو میں یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا پھر میری ایک فرینڈ نے مجھے بتایا میں نے اس کو بتا اس نے کہا کہ تم ا جم جوائن کرو وہ صحیح رہے گا تورپٹ جم کا نا ہمیں لگ رہا ہے اس میں ویٹ کا اتنا کوئیش نہیں ہوتا وہ تو مطلب ون منتھ میں ایک کلو کم ہو گیا یا کچھ تھوڑا سا اس چیز کو لے کے رہتا ہے یوگا میں ہمیں لگتا ہے دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے بٹ وہ تھوڑا صحیح رہتا ہے ش ان کے حساب سے
نہیں ایک مہیلا کے لیے تو یوگا بیسٹ ہے
ہاں جی ہاں جی یہی سونچ رہی تھی میں کہا میں آپ کے یہاں یوگا جوائن کر لیتی ہوں
ہاں تو آ جائیے کل آپ
ہاں جی بالکل دراصل میں نا ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں کا تو ہمیں پتہ تھا ہم وہاں کافی ٹائم سے رہ رہے تھے اور اب ہم جب سے یہاں سے شفٹ ہوئے ہمیں یہاں کا نہیں پتا ہے یوگا وغیرہ کا کہاں ہے کیا نہیں ہے وہاں تو ہمارے وہاں پہ ایک پارک تھا پاس میں تو وہاں پہ لوگ مطلب کوئی ایک ٹرینر میلا تھی وہ سکھاتی تھھی تو ہمیں وہاں کی ٹائمنگ کا صبح میں شام میں تو ہمیں پتہ آتا وہاں ہم چلے جاتے اب دراصل ہم جب جب سے یہاں سے آئے ہیں توانی ہو پا رہا ہے
کرتے ہیں نا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے چیزوں کا
ہاں جی ہاں جی
ہوں
یہی ہم نیا نئے جگہ آتے ہیں نا تو اتنا جلدی ہم دیکھو کسی پہ وشواس بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہاں ہے کیا ہے میں تو نیئر بائی ہم نے گوگل پہ بھی سرچ کیا تو وہاں سے دیکھ رہے ہمارے تو ایک دو بھائی جان ہے انہیں نے پوچھا میں نے کہا یہاں پہ پ ہو تو انہوں نے کہا درد ہمارا وگا ووگا سے کوئی مطلب نہیں ہم تمہیں جم تو بتا دیں گے اب وہی ہے بوائز دو کو جم کرتے ہیں میں نے کہ نہیں ہمیں نا یوگا وغیرہ چاہیے تو اب وہی بس تھوڑا سا سرچ کر رہے تھے تو وہاں دکھا رہا تھا چھ سات کلو میٹر
چاہیے ہماری اکیڈمی پہ تو پھر اس کے بعد آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہو
پھر پتہ سیکھ جاتے ہیں تھوڑی تو مطلب ہم لوگوں کو نا پھر آ جاتا ہے کیسے کرنا ہے کیا نہیں ہے پھر تو گھر سے ہی کر لیتے اب آنے کے لیے دیکھو کرنے کے لیے تو آن لائن یوگا جو مطلب آن لائن کلاسز ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اب اس میں کیا وہ دکھا رہی ہمیں نہیں پتا ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب جا کے کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کا پتا ہوتا ہے ہم تھوڑا غلط کر رہے ہیں تو ہمیں ٹرینر بتائے گا ایسیے نہیں ایسے ہی کرنا ہے اس چیز کا اثر پڑتا ہے اور یوگا بالکل بالکل اور یوگا کا ہے اگر تھوڑا سا بہت بھی ہم غلط کر رہے ہیں تو تھوڑا سا نس وغیرہ میں پرابلم ہو جاتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا ڈر رہتا ہے تو ہم نے تو سرچ کرے تو یہاں سے چھ سات کلو میٹر دوری پہ دکھا رہا تھا اب اس میں کیا ہے کتنا ڈسٹینس آنے میں اتنا سمئے لگے گا ایک گھنٹہ جانے میں سمے لگے گا اور اتنا سمے کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے آج کل
نہیں نہیں ہم تو بہت ہی پاس میں ہی ہے آپ کو تو پانچ منٹ کا راستہ ہے مجھے لگتا ہے پانچ دس منٹ کا یہ راستہ ہے
ہاں جی ہاں جی اسی لیے جی جی میں نے آپ کا جب اسٹیٹس دیکھا میں کیا میں بھائی جان کو پوچھوں گی کہاں کیا ہے فیس ویس کا بھی جو بھی ہو آپ بتا دینا فیملی پیک ہو تو آپ بتا دینا کیونکہ میں پھر میررے ہسبینڈ اور میرا بیٹا ہم تینوں پھر ایک ٹائم سیٹ کر لیں گے
ہاں بڑھیا ہے
ہے نا پھر اسی ٹائم میں کیا ہے کہ فیملی کے ساتھ رہے گا تو ٹھیک رہتا ہے
بلکل صحیح بات آپ کام کرے آپ کل آ جائے گا آپ دیکھ لیجیے گا کیسا ہے یہاں پہ کیا کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ اگلے دن کر کے اپنے ہسبنڈ کو بھی لائی اور اپنے بیٹے کو کپ ہے نا
ہاں جی ہاں جی بلکل بلکل میں کل کوشش کروں گی میں ٹائم نکال کے یا تو مارننگ میں یا ایوننگ میں
نہیں نہیں مجھے لگتا ہے مارنگ میں ہی بیسٹ رہے گا
اچھا م
پ صبح کے پانچ سے سات بجے تک ہوگا پھر اس کے بعد آپ پورے گھر پہ کام کرو گے دن میں تو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی ہے نا ایسے کر کے ایوننگ میں آتی ہو تو ٹینشن رہتا ہے دن میں بھی ابھی وہاں پہ جانا ہے یہ کرنا ہے پھر کب ختم کرو گی ہے نا
ج
پے صبح سویرے ایک ہی کام ختم کرنے کے بعد تو پورا دن آپ کا ہو جائے گا
ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے وہی ہے نا مارننگ میں کر کے تھوڑا سا پھر مائنڈ بھی سیٹ ہو جاتا ہے پھر پورا دن فریش س تھوڑا ایکٹیو ایکٹیوٹیز ہی رہتی ہے ایکٹو رہتا ہے انشاء
بچے
اور اور بتائیے آپ
کیا بتا ہے آج تو پورا دن باہر نہیں گیا میں کیونکہ بیمار تھا میں اس لیے
نہیں نہیں دیکھیے اچھے سے علاج کرائیے آپ اپنا ڈاکٹر کو دکھائیے ایک تو پائی موسم خراب ہو رکھا ہے نا تو اس کی وجہ سے سے ہو رکھا ہے
نہیں مجھے زیادہ کچھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے مجھے بخار ہے تو تھوڑی سی دوائی تو کھا لی میں نے
جی جی یہ وائرل ہو جاتا ہے نا مطلب درجے کو جیسے ابھی کتنی گرمی پڑ رہی تھی اور ابھی ایک دو دن سے موسم میں موسم میں مطلب بدلاؤ آیا ہے اور بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے موسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے دکت ہو گئی ہو
بلکل بلکل
ہ اچھے سے ڈاکٹر سے صلاح لیجے ڈاکٹر کو دکھائیے کیونکہ یہ وائرل ہوتا ہے یہ ویسے اس میں دوا کھاؤ یا آپ نہ کھاؤ فائیو ڈیز تک تو آپ کو رہتا ہی رہتا ہے پانچ دن کا
بلکل نہیں مجھے تو کل سے ہی مجھے ویسی فیلنگ آ رہی تھی مجھے کچھ ہونے والا ہے فیور جیسے آئے گا ہے نا تو لگتا ہے پہلے ہی ایک دو دن پہلے ہے نا تو جہاں ہمارا ایریا ہے یہاں پہ تو بہت سارے تالاب ہے
جی
تو یہاں پہ کیا ہے ابھی تو گرمیوں کا موسم ہے یہاں پہ بہت زیادہ تو وہاں پہ سارے ایسے جاتے ہیں تو نہا کے آتے آتے ہے تو بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے وہ پورا گلیشر پ آتا ہے وہ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے تو میں نے وہاں سے کیا ایک دو بار نہایا میں نے تو مجھے لگتا ہے تب سے مجھے زیادہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو مجھے نہانا نہیں چاہے تھا اس ٹائم پہ کیونکہ مجھے فیور تھا کل بھی تھوڑا تھوڑا سا
بالکل بالکل میں تو آپ کو یہی کہوں گی آپ اچھے سے حکیم صاحب ڈاکٹر کو دکھائیے اپنا اچھے سے علاج طرح یہ وائرل ہے ویسے آپ اپنی کنٹینیو دوا لے لیجے
بالکل ہے
چلیے تو پھر ٹھیک ہے بھائی جان بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے
جی جی مجھے بھی اوکے اللہ حافظ
آمین